کر کوئی بات نہیں اب ہوتا رہتا ہے کوئی مسٹر اب انہیں پھر چیزوں کے پیچھے کہاں میں نے دوڑنا سیکھا ہے ہا اچھا یہ بتاؤ مجھے کھانا کتنے بجے کھاتی ہوں آج
دن میں
ہاں
دن میں میں کھتی ہوں نا آفس میں ہی لگ بھگ ڈیڑھ بجے دو بجے گھر میں کھائیں گی ابھی ایک ڈیڑھ بجے
اچھا ٹھیک
کری تھی تھوڑا سا پریس کپڑوں کو اب لائٹ ہی چلی گئی
اچھا ٹھیک ہے پریس کر رہی تھی اسی لیے ایک جو ماما کہاں ہے
مما اندر ہے کچن میں
وہ کیا کر رہی ہے
وہ بھی کچھ فون دیکھ رہی تھی
اچھا ٹھیک اس کے پاس بھی نمبر ہے
اس کے پاس ہے
اچھا
مگر ا اس م میں م میں نیٹ پیک تھوڑا سا نئی ڈال دی م میں آ اپ نئی وائف
ہاں میں بھی ماما کو ڈالتی ہوں اپنا وائی فائی اور کیا آپ کا کون سا فون ہے
مجھے ٹوٹ گیا نا پرسو اس کا اسکرین ٹوٹا مطلب یہ میں کر رہ ہوں کی کیسے مینیج اس کو کبھی بھی اٹیک آ سکتا کبھی بھی اس کا اسکرین پورا بیٹھ سکتا ہے ایک بار میں نے پرسوں کروایا ٹھیک یہ گرگیا خاص پورا ییٹ یہ نا کیا بولتے ہیں اس کو یہ ڈسپلے ٹوٹ گیا پھر میں نے لگوایا لال چوک میں پندرہ سو میں گیا اب وہ بھی ٹائم پر محنتھ لگایا اسے کیوںکہ اسے لگا ہ اٹھو اٹھا ہی دیا اس نے ہاں مجھے ٹیمپلا گیا تھا وہ کیا ہوئی نا خاہش وہ دوسری ل میرے ب
ہاں ہاں ہاں
وہ تو میں سکھا ت میرے فون گر گئے پھر سے ہاتھ پہ ٹائلوں پہ وغیرہ تھٹک کر کے اس کو پورا کرایا کا ہو گیا تو آپ اس کو مگر ڈسپلے ہی خراب ہے اب نیا ہی ڈالنا ہے اس میں اوپر سے اوریجنل والا اس کو ساڑھے پانچ ہزار میں آتا ہے ہے ون پلس کا فون ہے ون پلس نوٹ
ون پلس کا مجھے ون پلس جلدی خراب ہو گیا اب پھر میں نے بھی بولایا لا
ٹائم نکلا یہ میں نے لا تھا ایسے ہی مطلب
میں نے ناٹ فور لایا تھا ناٹ تھری ناٹ تھری
ج نو ٹو تھا یہ میں نے لایا تھا اس ٹائم پتا نہیں شاید ایٹین تھاؤزنڈ میں کی کیا مگر یہ نکلا مجھے اچھا لگ ب میں نے یہ بائیس میں لایا ہے
اچھا ٹھیک نہیں میں نہیں میرے بھائی نے تھرٹی میں لا ٹوئنٹی ایٹ میں لایا تھا ٹینٹی فائیو میں پھر مجھے وہ جلدی خراب ہوا پھر اس نے مجھے ویوو کا لایا ایٹین تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ میں
اچھا ویو ٹھیک چل تا ہے
ویو بہت اچھا چلتا ہے اس کی بیٹ بہت ہی اچھا بڑھیا ہے اس کا کیمرہ
مجھے لگتا ہے نوٹ سے یہ نا ون پلس سے کوئی کیمرہ ون پلس سے بیٹر ہمجھے اسی لیے اچھا لاس ببے اب مجھے اس ٹائم نا س
جو بھی ہوگی بہت ٹائم ہو نا آپ کو دیکھے ہوئے
کیا میں اتنی کالی پڑ گئی ہوں میں مجھے تم پہ تو کس بہار سے آی یہ کالی کالوٹی
مجھے کون سا آب کو پسند کرنا ہے
پسند کی بات نہیں ہے ا مگر اب انسا ہو جاتا ہے نا موٹی بھی ہو گئی ہوں
اچھی بات ہے آپ موٹی ہو گئی ہو واہ تب تو زیادہ اچھا ہے
نہیں میں جا و نگی اب واک میں میں سوچی سونچ رہی جم جوائن کر ونگی
چائنا کے پاس
ابھی کچھ بھی نہیں پرسوں پتہ ہے مجھے کتنی پرابلم ہو گیا الله کی قسم مجھے اتنی پین مجھے اور مجھے پتا کہ ر پڑو کتنا کام ہے مجھے آپ کو پتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مطلب اصل میں میں نے ٹیسٹ پر آئے نا مجھے ہیموگلوبل ایٹی گرام ہے
ایٹی گرام کی وہ بات چھوڑو لیکن آپ کو
مجھے ہے نا ہاں وہ تو ہے اس نے بولا نا مگر اس نے بولا آپ کو انیمیا ہے انیمیا ضروری ہونا چاہیے تھی اس سے پھر زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے ہوں
ا
اور وائٹامن ڈی س بھی مجھے کم نکلا کیلشیم بھی مجھے کم نکلا میں اتنی ویک ہوں نا مجھے بہت بہت وہ کرامس آ جاتے ہیں کر ا مس آ جاتے اٹھتی ہوں بیٹھتی ہوں اوپر سے کم بدنے بھی مجھے مارا نا میں اتنی مطلب ہوئی ہوں نا میں قسم سے کسی ٹائم مجھے اتنی اینزائٹی ہوتی ہے کل کو سسرال میں اٹھنا پر تا ہے وہاں پہ کام کرنا پڑنا ہے کیسے کم
جانا ہی ہے کام کرنے
ار اس ٹائم میں نماز پڑھتی ہوں نا میں بیٹھ کے پڑتی ہوں نماز مجھے ڈاکٹر نے بولا بیٹھ کے نماز پڑھا کر کرنا کیونکے میں نہیں اٹھ پاتی ہوں نی
سب میں آج کل کی پر ابلم کومن
کل کو کیسے چلے گا نا کل کو کیسے چلے گا میں میں کیا بتاؤوں میں نہیں اٹھ پا رہی ہوں یہ کیا بتاؤں
اپنے روم میں نماز پڑھنا یہ بتاؤ نا مجھے آپ کو میں کیا پوچھ رہی تھی وہاں کون کون ہے
وہاں میرے ملب ان کے بھائی چھوٹے بھائی میرے دیور جی چھوٹے اس کی بھی شادی ہو رہی ہے نا ان کی دو بھائیوں کے ایک ساتھ میں ہے
ٹھیک اس کی پہلی شادی ہوئی تھی کہیں
نہ نہ نہ
اچھا یہ انمیرڈ ہے
ہاں اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اس کی انگیجمنٹ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی مگر وہ ایڈ یہ تھی مگر یہ باہر ہی مطلب یہ ہو تی باہر اس کو نہیں پتہ تھی یہ باہر چنئی میں ہی تھے اس ٹائم پھر وہ وہ فون وغیرہ کچھ اوائڈ وغیرہ کرے کےے پھر اس سے نکالا نکالا کالا جانچ پڑتال توھر معلوم وعلوم کروایا اچھے سے پورے سے جانچ وانچ کروائی پورے سے دکھویا مطلب
ہاں
یہ بہت زیادہ شری
چ
ہ ا اس نے بولا مجھے کوئی ہم نے بولا کہ ایسے ہوا ہم نے مگر سارا سچ بتایا بولا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر میری بہن کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہوتا اس میں کیا ہے میں نے بولا کس سے ہاں سیون ڈیز میں ہی میں واپس آئی تو ایسے ایسے بولا کوئی ایشو نہیں
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
ہوتا ہے کبھی کبھار س اگر میری بہن کے ساتھ بھی ہوا ہوتا تو
ہاں یہ بات تو ہے
مگر ان کو بھی ہوئے نا وہ ان کو بھی سب نے بولا ہے کہ سیون ڈیز بھی ب
میں تو بہت زیادہ وہ وہاں پہ کمپلیکیشن تھی چھوڑو نا سو سرال والوں کو آپ کا اپنا پتی بھی وہاں ٹھیک نہیں تھا مت تھا
کچھ بھی نہیں کچھ بھی وہی چی وہی چیز مسلہ کھانا مما کو میں بول رہی تھی نا کہ چلو میں سب کتوان لے تو اس نے بولان چل ٹھیک ہے مگر س میں کسی سائڈ سے ٹھیک ہی نہیں ہے وہاں پہ چلو مانیں گے گھر والے چلو آپ مانیں گے پتی کی پرابلم تھڑا ایک سائڈ سے مگر ان کے گھر والے اتنے خراب تھے بولا چلو چھڑ گھر والوں کو مگر اس کی پرابلم اس کیا ہوگا علاج اس کا تو کچھ بنے گا ہی نہیں آپ اپنی زندگی خراب کر رہے ہو اس نے مجھے دھیان ہی نہیں دیا پھر اس نے بولا کتے آپ کو نہیں جان رہ آپ کو زندگی لائف آپ کو خراب کرنی ہے
یہی تو ہے نا
آپ اپنی لائف خراب مت کرو آپ کو برا لگتا نہ د آپ دیکھو آپ صبر کرو مگر اس ٹائم مجھے لگے میرے گھر والے برے ہیں انہوں نے میرے ساتھ برا کیا مگر آج مجھے لگتا ہے صحیح تو نے میرے لیے صحیح سوچا وہاں پہ ہوتی نا میں خراب ہوئی ہوتی کیوں کہ وہ نا مطلب ٹاکسک لوگ تھے وہ بہت ٹاکسک تھے وہ بات بات پہ وہ بات بات پہ اتنا ٹاکسک کھاتے تھے اتنا مطلب یہ کرتے تھے نا اریٹیٹ کرتے تھے وہ بہت زیادہ اس کی بہن اتنی خراب تھی اتنی خراب خدا بجائے اس سے
گھر والے کبھی غلط نہیں کرتے ہیں کبھی بھی نہیں
نہیں اس ٹائم میں نے بولا تھا ماما کو کہ میں کیا کیسے کروں گی میں نے دنیاداری ہے کیسے منہ دکھاؤں گی میں سب کو کیسے پ
کا کام ہے بس بولتے رہنا لوگ اس کی بات مت سنا کر
مگر اس اگر روبینہ آ سنو گی نا میرا وہ فیز کیسا تھا وہ میں نے کیسے گزارا وہ میں نے کیسے مطلب کیا مطلب یہ اللہ االلہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے مجھے کتنی مشکلات آئی اس پیز میں
میں سمجھ سکتی ہوں میں سمجھ
کہ وہ ایک وہ ایک ایسا دور تھا عق کسی اور نے گی اتنا زیادہ مطلب میں نکلتی تھی گھر سے باہر اور مجھے جانا تھا مجھے چلنا تھا اٹھنا تھا مجھے مت چلتا گھر میں بیٹھنا
ہاں
کو بات کر آپ گھر گیی کو کوئی نکلنا ہے باہر میں پہ تو شام کو پھر کرنا ہے میں الگ آگے نہیں کر دیتی ہ
ہاں
میڈم نے جب کچھ گا کیوں رہتے ہو کی اپنا م پی کرتی ہو سبی
ہاں وہ بات ٹو
وہ
آپ کی آواز دور آ رہی ہے
بول رہ دور کیا تھا میری لائف
ہاں اور کیا
وہ میں نے کیسے نکلا اور کوئی نا کوئی ساٹھ نہیں
آپ برا برا سپنا سمجھ کر اس کو بھول جاؤ
ہاں ہاں وہ تو میں بھول گئی ہوں صحیح بات ہے بٹ انسان کو یاد پتا نہ کبھی کبار دیکھو مطلبٹ
آنے والی زندگی بہت آسان ہوگی اناءلہ
ہر پاوا سے بات کرتی ہوں
ہر ٹائم پڑتی ہوں کیا ہوا نماز کے بغیر تو سکون ہی نہیں ہے ایدار ویدار
میں بول رہا تھا انشاء اللہ ابھی آفس میں نہیں نا پڑھ پاتی تھی ا میں انشاء اللہ کنٹنییو کروں گی
ہاں نماز بھی سکون ہے نماز کے بغیر انسان ادھورا ہے اور یہ تو نماز تو پڑنی ہی پڑنی ہے
میں بتاؤ آب اس چاہے مجھے کال کر مج کوئی بھی کال کر سکتا ہے اس کے سات میں کوئی بھی بات کر سکتی ہوں
مطلب
مطلب اس کے باوجود اس ٹائم تو آپ مجھے کال کرتی ہوں نا کہاں جاں پہ مطلب باوجود مجھے کوئی بھی کر سکتا ہے کارئ ٹو کارئ کال
ہاں ہاں کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے کال
ہم اس کے ساتھ کے سکتی ہے جس کا سر نیم اور نیم اور
وہ تو میں تو ابھی سینڈ کر سکتی ہوں آپ کو اگر آپ سنو ٹاپک بھی سینڈ کریں گے کنورسشن آپ کو اس کے بعد میں وہی کروں گی آپ کے ساتھ آپ کو چار جی پی ٹی ہے
جی ہاں مجھے ہلپ
چلو پھر اللہ حافظ میں کوئی ٹاپک ہی دوںں گی اب آپ کو سن سنو سنو ا پانچ کال اس میں ہوئی ایک ہوئی نا خراب
ہوں
ہے فائیو کالس ہو گئی
ہ ہوں
ابھی اس پہ فائیو کالز آپ کی باقی ہے ا ٹیم پھر میں دوسرے تیسرے ایسے دو نمبر سے کروں گی ٹھیک ہے
اچھا
آپ کیاب اچھا خاصا پیمنٹ با نے گا پہر
ٹھیک اچھا مجھے ب گے کب کرو گی اب کال اس کے بعد
ا کب پھر سے
اب ہاں وہ یہی بول رہ
اگر ٹائم ہے تو میں ساتھ ہی کروں گی
ہ ابھی میں تھوڑا فم فکس کر کے پھر میں تو میسیج کروں گی
ٹھیک ہے کر ل ٹھیک ہے لیکن یہ پانچ کالز ختم کرنا اللہ حافظ
کروں گی کیتا
اوکے اللہ حافظ